وعلیکم السلام
جی
مت ہے آپ لوگوں کی بھی دعا ہے سنائیے باقی آپ
جناب کیسے ہے جناب
بھائی ہم تو ٹھیک ہیں بس آج ہمارے اس نشستت میں ہم ایسے ایک اسسحاص اور عالمی مسئلے پر مہنگے مہگے گفتگو ہونے والے ہیں جس نے ہماری پوری نسل کو اپنے تلسم میں جیکٹ رکھا ہے آج کے کی گفتگو کا موضوع ٹی وی اور موبائل کا بیجا استعمال ہے اس کے مضر اثرات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی جناب تو یہی ہے کہ جو ٹی وی جو موبائل ہے یہ ہے جناب کہ ٹی وی اور موبائل ہے وہ آج ہماری جنریشن کو ختم تو کر رہے ہیں نا جناب اور ہم آج کا انسان شہر ڈیجیٹل کا اس قدر ایر ار جو ہو چکا ہے تو اس کے دن میں کی ابتدا اور رات کی اختتام موبائل اور سے ہوتا ہے اور ٹی وی اور موبائل جو ہے ہماری زندگی ایک ضرورت ہےھی مگر افسوس کی بات تو یہ ہے ک جو ہماری ذہنی اشری ہے کا سبب بن چکا ہے اور ہم سب روز دن جو بے چاند کی نظر ہو رہا ہے اور جس سے ہمارا جو ذہنی عشیر ہے اس پر ایک بہت بڑا ایفیکٹ آ رہا ہے
جی جناب جی کیا آپ نے درست فرمایا کہ یہ ایک نہایت تصویر نا صورت حال ہے ٹیکنالوجی انسان کی خدمت کے لیے تکلیف بن گئی ہے مگر آج انسا ٹیکنالوجی کا محکوم بنتا جا رہا ہے ٹی وی پر فضول پچ پچ کر رہا ہو یا موبائل پر نارنتنااہی اسکرولنگ اس لت نے ہمارے طرز مسارت اور اخلاقیات کو بری طرح متاثر کیا ہے
بالکل جی ہاں تو مطلب آپ تغورات نے تو ہم سے ہمارا سکون اور ہمارے جو تنائی پاکیزہ جینری ہے آئیے ہم تھوڑا اس کے بارے میں ڈجیٹل ا اور جیر اثرات ہم اس کے تجرب پر ت سے بھی روشنی ڈالے ہیں تو یہ ہے کہ اسپرنگس بیجا استعمال سے میر اثرات ہو رہے ہیں اور اثرات جسمانی کا جو بیانی جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں جناب
جی جی مطلب یہی ہے بھائی جان کے گھنٹوں مسلسل موبائل اور ٹی وی کی اسکرین طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے سے ہماری بصارت کمزور ہو رہی ہے اس کے علاوہ غلط جاویے سے بیٹھ کر موبائل چلانے کی وجہ سے گدن اور ریڑھ کے اڈے کی امراض نوجوانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے جسمانی سرگرمیاں مسکوط ہونے سے موٹاپے اور سستی م محاصرے کا مقدر بن چکے ہیں کم خوابی کا مرض یہی ہے جناب کہ آج ہر دوسرا شخص راتوں کو جاگنے اور صبح کالی ہی کاہلی محسوس کرنے کی شکایت کرتا ہے اسے ب خواب پیچھے کیا حکمت ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں
یہی ہے کہ جناب ا
آج ہر دوسرا شخص ہاں جی ہاں جی جناب تو اس کا کلیدی سبب موبائل سے نکلنے والی نیلی روشنی ہے جناب اس کا جو سبب ہے نا کلیدی وہ یہ روشنی ہی ہے جناب جو موبائل سے نکلتی ہے اسپوت لوگ ہے ٹریس کہتے ہیں جو کہ ہماری آنکھ اور
جی
جی جناب تو مطلب یہی ہے یہ ہمارے دماغ کو نیند لانے والے جو ہارمونس ہے جیسے کہ میلاٹونن اس کو خارج کرنے میں اس کا ہی سب سے بڑا رول ہوتا ہے نا جناب اس کے جو نتیجے ہیں جی اس کے جو نتیجے ہیں انسان کم خوابی جو ہوتا ہے کم خوابی انسومیا بولتے ہیں کا شکار دھیرے دھیرے ہوتا جا رہا ہے جو کہ آگے چل کر ذہنی تناؤ چڑچڑے پن میں تبدیل ہونے کے کگار پر پہنچ چکا ہے جناب اور رشتوں میں اس کے کارن دوریاں تنہائیاں آتی جا رہی ہیں تو مطلب یہی ہے رشتوں میں دوری تنائی آنے پر لوگ پربؤ ہوتے ہیں کارن کہ اس کے بارے میں کچھ فرمائے جانب
جی جی کیا آپ نے خوب فرمایا ہے کت کتنی اجب بڑمبنا ہے کہ سوشل میڈیا کی بدولت ہم دنیا بھر کے اجنبی لوگوں سے متثر ہیں مگر ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے اپنے عزیزوں سے میلوں دور ہیں
بالکل بالکل بالکل سر فرمائے کا نام آپ نے تو آج جی ہے کہ ایک ہی ک مے کیونکہ چار ارفاد بیٹ ہ مگر وہ وہ نہیں ہوتا سب اپنی اپنی جتی دنیا میں مصروف رہتے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور اس نے ہمارے جو معاشرے نے جو آپسی رباقت ہمدردی اور اس نے اخلاص کو جو روح کر دیا ہے ن ویڈیو پہ بھی اتنا شکار ہو رہے ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ اپنی اپنی ڈیجیٹلی دنیا ہے اس میں ابھی مصروم رہتی ہے نا جناب اور اسی ڈیجیٹلی عصری سے نجات یا تدارک ہونے کے لیے کچھ آپ کے پاس ہو تو اپائے فرمیں
جی جناب جی جی اج ایک حالات یقینا نازک ہیں مگر اس درجن سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی یا تھا یا مت ضرور ہوا ہم اپنی ذہنی آزادی کو دوبارہ کیسے بحال کر سکتے ہیں اس اس کے لیئے ہمیں اپنی زندگی میں افراد کو تفریح کو چھوڑ کر معتدل راستہ اختیار کرنا ہوگا اس کے چند کلیدی طریقے یہی ہیں
بتائیے بتائیے تو اس کریے بتائیے
کہ ہفتوں میں ہمیں کم سے کم ایک دن یا دن میں چند گھنٹے موبائل کو مکمل طور پر خیر بات کہ دیں اپنے اور ہد اے وقت کا اپنے موبائل میں اسکرین ٹائم ٹریکر کا استعمال کریں ٹی وی دیکھنے کا ایک مقررہ وقت طے کریں لا سوری اسکولنگ سے گریز کریں جب خود سے یہ سوال کریں کہ اس کیا واقعی کوئی ضرورت ہے حاجت ہے
جی جناب جی جناب بالکل بالکل بالکل بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں ایک نمبر کی بات ہے اس لیے ن اسکرولنگ کی بجائے ہمیں مطالعہ ادب کرنا چاہیے اور سا سجا کاری کرنی چاہیے یا میدان میں کھیل کود جیسے کہ صح بخش عادت سون کوب تو بنانا چاہیے نا ناب
جی جی جی بھائی وہی تو ہے کہ روایتی مشکل کو بڑھاوا دینا چاہیے مت ال خ سجر کاری یا میدان میں کھیل کود جیسی صحت بخ صادتوں کو اپنی حیات کا حصہ بنانا چاہیے جناب
بالکل جناب ایک جو فرمایا ہے وہ ایک نمبر ہے تو مطلب ان بے جان ڈبوں میں اپنی تو اٹھائیے اور اس حقیقی کائنات پر جو روشن ڈالنا چاہیے اور جو ہمارے آس پاس ج موجود ہیں ب ان کو اسکرین سے کرنے کے بجائے قدرت کی پودیںبنا اور کتاب کی شحبت کرانا چاہیے ہمیں اور اس کے بارے میں ہی کچھ لائنیں افضل کی گئی ہیں تو تو میں آپ کو تنا چاہوں گا جیسے کہ آ زندگی پنو میں ہے جی زندگی پنوں میں ہے نظروں میں ہے آ اپنوں کے ساتھ میں اس سہنوئی چمک کے پیچھے بھاگ کر ابریے بجو تو کو وند کارنا تھا
سبحان اللہ جناب سبحان اللہ کیا آپ نے مصنوعی کی نجت تیز کی ہے مطلب اسی پیغام کو سائرانا پیرن میں سمیٹیں تو اس کرنس کی دنیا تم ہے ج ایک شراب ہے سلیم چالم آ کی کی سکو تو وں کی اس نے کردار میں ہیں
ایک نمبر بات فرمائیے سبحان اللہ آپ کی جو بات ہے وہ ایک نمبر ہے اور یہی ہے کہ مطلب جی جی جی بالکل
مطلب آپ آپ کی اس نہایت کی پر اثر سنجیدہ اور اصلاحی گفتگو کے لیے اور ہمارے تمام سمعین کا بھی تہ دل سے شکریہ ہے
جی جی پڑک ج یہی ہے میں اسکرین جی جی اسکرین بند کرنا چاہیے آ کہ کھول کر زندگی کو دیکھنا چاہیے اور یہ یہی ہے کہ پرکرتی ہے پرکرتی کے نذرانوں تو ان پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ہماری پرکتی نے ایسیے ای ج ہمیں نذرانے دیے ہیں جن کی ہمیں خدمت ضرور پیش کر لیجیے گنا
جی جناب جی کیا آپ نے خوب فرمایا ہے اور جناب آپ سے بات کر کر خوشی ہوئی
جی بالکل ج جی ج ویسے آپ بالکل بالکل بالکل شٹیکرام